سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورب
وعلیکم السلام بھائی جان آپ ٹھیک ہیں گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں جی شکر اللہ کا اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب ٹھیک ہیں آپ بتائیں آپ سبھی ٹھیک ہے بھائی جان
جی جی اوپر والے سے فر اوپر والے سے سب بالکل ٹھیک ہے ہمارے گھر میں سب ٹھیک ہے اور سنائیے آپ
جی بھائی جان تو بس ابھی ٹہل رہے تھے تو سوچا آپ سے ہی کچھ بات کرو ہے نا جی
جی بھائی جان بالکل صحیح
آپ کو پتا ہی ہے بھائی صاحب دن میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ انسان دن میں گھومنے ہی مطلب نہیں نکل پاتا ہے اتنی گرمی ہو رہی ہے آج کل تو اب انسان لیے مناسب ہی ہے کہ اگر ٹہلنا آئے تھوڑا آپ کو پتہ ہی ہے صحت کا بھی خیال اگر رکھیں واکنگ ایک اچھا رول کرتا ہے انسان کی صحت میں مطلب ادا ہے نا جی
جی بھائی جان
جی تو ہم اب شام کو ہی ابھی تھوڑا بہت ٹہلتے ہیں تو ابھی ہم پھر ہی بیٹھے تھے اپ ٹہل کے تو سوچا آپ سے ہی کچھ بات کروں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہ جو ہے آج کل یہ بڑھتی گرمی ہے دن ب دن یہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے تو اس کی مطلب کیا وجوہات ہے
جو اصلی وجوہات اس کی یہ ہے جو پیڑ پودے ہیں ان کی کٹائی یہی سب سے بڑی وجہ ہے جو انسانوں پلیٹ کاٹ رہا ہے اپنے فائدے کے لیے
جی بائیٹہ
اپنے مکان بنانے کے لیے اس سے کیا ہے کہ گرمی بہت بڑ رہی انسان کے لیے آکسیجن نہیں مل رہا ہے بہت ساری مشکلات انسان کو چاہی ہے کہ اگر ایک کارٹ ہے تو اس کے
جی بھائی جان
آپ کے آس
تو آپ نے صحیح فرما وائے گا
جی بھائی جان جی انسان کو چاہیے کہ بہت سارے پیڑ پودے لگ گائے جس سے کہ آکسیجن ملے یا جنگلات کی جو ہے محفوظ رکھے جنگلات کو ان کی کٹائی نہ کرے
جی جی بھائی جان بے شک بھائی جان تو آپ نے صحیح بات فرمائ کہ آج کل جو لوگ ہے وہ پیڑ زیادہ کاٹتے ہیں پیڑ کی کٹائی سے کہیں نہ کہیں جو آج کل یہ بڑھتی گرمی ہے یہ مطلب اسی کی وجہ ہے نا بھائی جان ہم دیکھیں انسان کو اگر انسان کی مطلب ضرورت نہیں پیٹ کاٹنا مطلب انسان کی ایک ضرورت ہے اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے لیکن پھر اگر یہ ضرورت حد سے زیادہ بڑھ جائے جیسے کہ ہمیں ایک پیڑ کاٹنا ہے لیکن ہم دس پیڑ کاٹتے ہیں بنا سوچ کے بنا ڈگمگائے ہم اتنے پیڑ کاٹتے ہیں کہ جس سے ہمارے ماحول پہ برا اثر پڑتا ہے وہ بنا دھیان رکھے بنا ن نظر مطلب اسے ہم نظر انداز کر کے کاٹیں تو کہیں نہ کہیں ہماری جو ماحول ہے وہب اس سے بگڑتا جا ہے نا بھائی
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے
تو ہمیں چاہیے اگر ہم پیڑ کاٹنا ہی ہے تو ہمیں ایسی پیڑ کاٹنے ہیں جو مطلب جن کی مطلب عمر ہو گئی ہو جو بوڑھے پیڑ ہو گئے یا جو سوکھنے کی کگار پر ہے ہم چھوٹے پیڑ ہمیں مطلب انہیں پرہیز کرنا چاہیے چھوٹے پیڑ کا آٹے سے ہمیں بڑے بڑے پیڑ کاٹے ہیں جو مطلب سوکھے ہوئے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جی بھائی جان جی جیسے دیکھ رہے ہیں آپ جو نئی نئی فیکٹریاں بن رہی ہے گورنمنٹ فیکٹریز بنا رہا ہے ان سے ہمیں سہوولت تو ملتی ہے لیکن کیا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے بہت سارے پیڑ ایسے ہی کارڈ دیتے ہے بنا وجہ کے جو وہ لکڑی ضایاع ہوتی ہے بہت سارے پیڑ ایسے ہی کاٹے جا رہے ہیں ان کا کوئی ضرورت نہیں تھی کاٹنے کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ کہیں پ اور پیڑ لگائے کہیں اور دوسری جگہ ان کے بدلے دگنے پیڑ لگائے تاکہ ماحول بھی
جی وھائی بائی بے شک بھائی گ بھائی جان آپ نے بھائی جان بہت اچھا بات کہی تو آج کل مطلب
جی فیکٹریز کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے واٹر پولوشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کا پورا گندگی پانی میں جا رہا ہے آپ بتائیں اس پہ سی
جی بھائی جان آپ نے صحیح بات فرمائی تو پہلے تو ہمیں یہی چاہیے کیا ہم دیکھتے ہیں ہاں آپ نے صحی بات کہ اگر گورنمنٹ کو کوئی فیکٹریز بنانی ہوتی ہے انڈسٹریز بنانی ہوتی تو وہ پہلے ایسی ہی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ پ مطلب پیڑ ہوتے ہیں وہ اسی جگہ پہ وہ بناتے ہیں پھر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ پیڑ کاٹتے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ اس سے مطلب آنے والے نسر پر کیا مطلب مطلب اس کے برے اثرات ہوں گے ہے نا جی
جی بھائی جان
تو وہ ایسے ہی بنا ڈگمگائے فنون بھی مطلب پیڑ کاتے تو ان چاہیے کہ انہیں مطلب ایسی جگہ ہے م پر وہ فیکٹریز بنانی ہیں جہاں پیڑ کم کٹے جہاں ریسورس کا کب مطلب ہو نقصان ہو اور ہمیں چاہیے ہم ہمارے ساتھات حکومت کو ہی چاہیے کہ اگر ہم ایک پیڑ کاٹے تو ہمیں ایک کے بجائے چار پانچ پیریٹ کاٹنے چاہے ہے نا جی تو ان پیڑوں کی ہمیں ایسی دیکھ ریکھ کرنی ہے جیسے ہم اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں تو ہمیں خالی ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے پھر لگا کے تو کہیں پھر جائیں گے تو پھر کیا فائد ہے ایسا ٹرین لگانے کا
جی بھائی جان بالکل صحیح کہاں آپ کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے ان کی پنانا بھی بہت ضروری ہے
جی بھائی جان
کہ جو جیسے کہ کہتے ہیں مینور یا کھاد وغیرہ جو ان کو ڈالنی ضروری ہے
بے شکارہ
کہ وہ ہمیں ہوا جیس یہ ہمارے جیسے کہ ہووا پڑ رہا ہے یہ پیڑ پودے ہیں یہ اس دوئی کو ختم کر رہے ہیں کاربن مانونوکسائڈ یا کاربن ڈائی آکسائڈ اس کو ختم کر رہے ہیں یا آکسیجن دے رہے ہیں جی بھائی ہمیں چاہیے کہ بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے جنگلات کی حفاظت کرنی چاہیے ایسے ہی پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے اں ہمیں چاہیے کہ ی ہی پیڑ لگانے چاہیے تاکہ اورہت زیادہ بھییڑ بجا یہ م
جی بھائی جہ
جی بھائی جان
تو آپ نے سے ہی فرمایا تو اگر ہم دیکھیں خالی پیڑ مطلب کاٹنے سے انسان کو نقصانات نقصان تو ہوتے ہی ہیں لیکن اگر ہم پیڑوں کے فائدے گنے ہے نا جی
جی بھائی جندو کو سیکھا آپ نے
تو اگر ہم جو پیڑ پودے ہیں ان کے فائدے کی بات کریں تو اس سے مطلب انسان کو مطلب ایک ایک طرح کا روزگار بھی مطلب کسانوں کو ملتا ہے نا جی تو اگر دیکھیے جو پیڑوں سے مطلب جو نیچرلی جو بنا کیمیکل لگائے بنا دو کی جو مب پھل پھول میوے ویوے ملتے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہ انسانوں کے جو کسان لوگ ہیں ان کا روزگار کا بھی سبب ہو جاتا ہے وہ بیچارے کچھ مطلب پیسے اسی کی وجہ سے کا مطلب کما پاتے جب ہم پھر انیں پیڑوں کو کاٹیں گے تو کہیں نہ کہیں کسان م بھی برا اثر پڑ جائے گا ماحول کے ساتھ ساتھ انسانوں پہ بھی برا اثر پڑے گا انسانوں کی بات چھوڑو جو چرندے پرندے ہوتے ہیں اکثر تو ان کا بھی جو گھر وور ہے وہ انہیں پیڑوں پہ ہوتا ہے نا جو
جی بھائی جان بالکل صح کہا آپ نے
جی تو جب ہم پیڑ کاٹتے ہیں تو جو لاکھ وں میں جو ہزاروں میں جو ان پہ جانور بیٹھتے ہیں ان کے گھر ا چڑ جاتے ہیں نا جی بھائیدہؤ
پیڑ پودوں کی کٹائی سے جانوروں کا ہی زیادہ نقصان ور جنگل میں بہت سارے جانور بس رہے ہیں ان کے گھر گزر رہے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں رہ رہاب جی بھائی ج میں کچھ اس پہ
جی جی بھائی جان تو انسان کو چاہیے کہ مطلب اگر وہ پیڑ کرتے ہیں دیکھیے اگر آج ہم دیکھے معاشرے میں ہمارے جانور کم ہوتے جا رہے ہیں نا جی
جی بھائی جان بالکل صح کہ آپ نے
تو وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے دیکھیے اگر ہم پیڑ کاٹتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پیڑوں کی کے گھر پہ مطلب پیڑ پیڑ تو جانوروں کے گھر ہوتے ہیں چرند پرند کے گھر ہوتے ہیں تو جب ہم وہی پیڑ کا ہیں تو جو چرندے پرندے ہوتے ہیں ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے وہ بھی مر جاتے ہیں اور جو انڈے ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے
اچ
انسانوں کے ساتھ ساتھ مطلب جانور بھی متاثر ہوتے ہیں نا یہ
جی بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے
تو بائی چان یہ تو ایک ایک اہم مجہ رہی ہے مطلب پیڑ کاٹنے کی لیکن اگر ہم دوسری وجہ کی بات کریں تو اگر ہم دیکھیں آج کل ہم پانی مطلب گندا بہت کرتے ہیں نا جی
جی بھائی جان بالکل صح کہا آپ نے
جی تو پانی بھی ہم اتنا گندا کرتے ہیں اگر ہم دیکھے جو ہمیں مطلب ہمارے گھر پہ جو کچرا نکلتا ہے گندگی نکلتی ہے تو وہ سیدھا جاتا ہے اور ہم ندی نالوں میں اسے پھینک دیتے ہیں نا جی
بہت شکریہ بہت شکریہ اور اور سر آپ یہی بتا رہے تھے کہ پیڑ پودے کاٹے جا رہے ہیں اس سے جو ہے کہ جنگل میں بہت ساری ایسی جو اسپیشیز رہ رہی ہے ان کے گھر جگہ وہ ایکسٹنٹ ہو رہے ہیں ان کے گھر نہیں بڑھ رہے ہم کہیں پہ بھی جیسی ہی جنگل کاٹ لیتے ہیں وہاں پہ ان کی بچے ہوتے ہیں وہ مر رہے ہیں اس سے بہت سارے نقصان ہو رہے ہیں جیسے کہ اگر ایک پیشز ختم ہوئے تو اس کی وجہ سے اور دس پیشز ختم ہوئے تاکہ وہ جو دسپیشز ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ ہے
جی بھائی جان تو آپ تو دیک کہ اگر ہم اس سے تو ماحول آلودہ ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن اگر ہم ندیوں کی بات کریں اص آپ پانی کی بات کر رہے تو آج کل اتنا پانی گندا ہوتا جا رہا ہے
جی بھائی جان وہ
جو نکلنے والا کچرا ہوتا ہے ہم وہ نہیں جو نالوں میں پنیک دیتے ہیں نا
جی بھائی جان پ فیکٹریز کا بھی جو کچرا ہے وہ بھی ندی نال میں جاتا
اج جی جی تو جو پانی استعمال کرنے والے جیو ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں تو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں بہت سی زیادہ متاثر ہوتے ہیں دیکھیے ان سے بانی وجہ سے تو پھر بہت بیماریاں پھیل جاتی ہے انسان جب پانی پیتا ہے تو اس سے بیماریاں مطلب بہت لگ جاتی ہیں بھے
جی بھائی جان سمندر میں کیا ہے کہ بہت ساری مشنوقی پرجاتیاں ہیں وہ سب ختم ہو رہی ہے زندگی وجہ سے
جی بھائی جان
ہے ان کے گھروں ڈل رہے ہیں یہ ہم پانی میں رہے ہیں اس سے بہت ساری چیزیں مراث ہوی مار لیے پانی بھی نہیں رہے گا اس پانی کی کمی بھی ہے گرمی بڑھ جائے ہمارے لیے بہت سارا نقصان ہوگا
جی بھائی جان بیش ہے بھائی جان
ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے
جی جی تو ہمیں چاہے کہ ہمیں زیادہ پانی نہ گندا کرنا چاہیے مطلب اس کو بچا کے رکھنے چاہیے آنے والی نسل کے لیے بھی مطلب جو آنے والے لوگ ہیں کہ اگر وہ گندہ ہی ہم کریں گے تو ہم ختم کریں گے یہ قدرتی وسائل تو ان پہ بھی برا اثر پڑے گا اور جو پیڑ کی کٹائی ہے انہیں ہمیں کم کم سے کم کرنا چاہیے ہے نا جی
جی بھائی جان بالکل صحیح ہمیں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا چاہیے ضرورت سے زیادہ پیڑ
جی بھائی جی بھائی شک بھائی تو میرے والے آپ سے بات کر کے مجھے بہت ہی اچھا لگا ا ہے آپ سے آگے ہات ہوت رہے گی
جی بھائیری اللہ حافظ
کدا پ کیا ہے کداح